السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
آپ کیسی ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تھی تو سوچا آج ضرور فون کروں اور تمہارا حال چال پوچھ لوں سب خریت ہی ہے نا وہاں
ہاں تمہاری آواز سن کر بہت خوشی ہوئی واقعی تھوڑا وقت گزر گیا ہے ہماری گفتگو کو تم بتاؤ تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسے ہیں
اللہ کا شکر ہے یہاں سب بالکل خیر و آفیت سے ہے آج اچانک میرے ذہن میں ایک اہم موضوع آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے ساتھ اس پر تھوڑی گفتگو کی جائے تم جانتی ہو نا کہ ہمارے آس پاس کی دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے
بالکل دنیا تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے مگر تم کس خصوصی موضوع کو موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں مجھے ایسی گہری گفتگو میں ہمیشہ دلچسپ پ لگی رہتی ہے چلو جلدی سے بتاؤ کہ آج تمہارا ذہن کس طرف ہے
دراصل میں آج کل کے دور میں ایمانداری کے سلسلے میں سوچ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمانداری کا معیار بدلتا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جوٹ یا ہا ہیرافیری کو کوئی بری بات نہیں ہے تمہارے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
تم نے بالکل صحیح اور نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے ایمانداری تو ہماری انسانیت اور ہمارے دین کی بنیاد ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ فوری فائدے کے لئے عظیم سبق کو بولتے جا رہے ہیں جو کہ نہایت افسوسناک ہے
ہاں بالکل تم نے درست کہا کل ہی کی بات ہے میں بازار گئی تھی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار ایک بولے والے شخص کو خراب مال زیادہ قیمت پر بیچ رہا تھا مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ انسان تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کرتا ہے
یہ واقعی دل کو دکھانے والی بات ہے دکانداری میں تو ایمانداری کی اہمیت اور بڑھ جاتی تی ہے ہمارے معاشرے میں جب تک تاجر اور دکاندار ایماندار نہیں ہوں گے تب تک برکت کیسے آئے گی لوگ بھول جا تے ہیں کہ حرام کی کمائی میں کبھی سکون نہیں ہوتا
تم نے بالکل سچ کہا برکت تو صرف اس صرف اور صرف حلال اور ایمانداری کی کمائی میں ہی ہوتی ہے چاہے وہ کمائی کم ہی کیوں نہ ہو اس میں جو سکون ہوتا ہے وہ دنیا وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں مل سکتا لوگ پتا نہیں کیوں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے
میری پیاری سہیلی در اصل بات یہ ہے کہ آج کل کے لوگ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں اس جلد بازی اور لالچ نے ان کے دلوں سے خوف خدا ختم کر دیا ہے جب انسان کے اندر سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ ایمانداری کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے لالچ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے لیکن سوچو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمانداری کو اپنا لے تو ہماری زندگی کتنی آسان اور پرسکون ہو جائے گی ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہمارے دل میں رہے گا
ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمانداری صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہو تی ہماری گفتگو ہمارے وعدے اور ہمارے تعلقات میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی تو ایمانداری کا حصہ ہے
واہ تم نے ایک نیا اور نہایت خوبصورت پہلو اجاڑ کیا ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے سے پیسے کے معاملے میں دیانتداری ایمانداری ہے مگر تمہارے الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وعدہ خلافی بھی اصل میں بد دیانتی کی ہی ایک شکل ہے
شکریہ لیکن یہ حقیقت ہے اگر ہم کسی کو اپنے اپنا وقت دیتے ہیں یا کسی سے کوئی ایسا وعدہ کرتے ہیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو زبان کا پکا ہونا ایماندار انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے
تم نے بالکل صحیح کہا مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کی پہ چان اس کے لباس یا اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے کول اور پیل کی سط چائی سے ہوتی ہے اگر کول اور فیل میں تازت ہو تو ایمانداری ختم ہو جاتی ہے
تمہارے والد صاحب نے بالکل سنہری بات کی ہے کال اور فیل کا ایک ہی ہونا اصل مرد مومن کی نشانی ہے مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہیں اس تضاد نے ہماری معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے
ہاں بالکل اور اس کھوکھلے پن کا اثر ہماری نئی نسل پر بھی پڑ رہا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے یا بد دیان تی کریں گے تو ہم ان سے ایمانداری کی امید کیسے کر سکتے ہیں
کہ تم نے نہایت فکر انگیز بات کہی ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول ایمانداری پر مبنی ہوگا تو بچہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا ہمیں اپنے امالوں سے انہیں سکھانا ہوگا کہ سچائی ہی سب سے بہترین راستہ ہے
بالکل تربیت ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط معاشر کھڑا ہوتا ہے لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس دور میں جہاں ہر طرف ناانصافی اور بدعوانی کا دور دورہ ہے ہے وہاں ایک ایماندار شخص کامیاب ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری انسان کو پیچھے ایمانداری انسان پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں
یہ ایک عام غلط فہمی ہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایماندار شخص جو ہے اس کو تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی ترقی کی رفتار تھوڑی سی دھیمی ہو لیکن آخر کار کامیابی اور عزت صرف اسی کو ملتی ہے جو شہزا اونچائی کے راستے پر چلتا ہے بدان کی کامیاب پ آرزو ہے آرزی ہوتی ہے
تمہاری اس بات نے میرے دل کو بڑا سکون پہنچایا ہے واقعی عرضی کامیابی سے بہتر تا ہے کہ انسان مستقل عزت اور سکون پائے جو لوگ چال چالاکی سے آگے بڑھتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور انہیں آخرت میں بھی ا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے
بالکل صحیح کہا تم نے آخرت کی شرمندگی تو سب سے بڑی ناکامی ہے اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ ایک ایماندار شخص جب رات کو سوتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے یا اس کا کوئی راز کھل جائے گا
ضمیر کا سکون ہی بہت دولت ہے یہ وہ دولت ہے جو دنیا کا امیر ترین شخص بھی پیسے سے نہیں خرید سکتا جب امیر مطمئن ہو تو انسان ہر مشکل کا مقابلہ ہنسی خوشی کر سکتا ہے مگر جب ضمیر ہی مر جائے تو پھر انسان زندہ لاش بن جاتا ہے
تم نے نہایت گہری اور سچی بات کہی ہے میں ضمیر کی موت ہی اصل میں انسانیت کی موت ہے اور جب انسان کا ضمیر سو جاتا تا ہے تو اس کا اس کو ہر کوئی کام ا جو برا ہو اچھا لگنے لگتا ہے وہ ب دانتی کو اپنی ہوشیاری اور چالاکی سمجھنے لگتا ہے جو کہ سب سے بڑا دھوکا ہوتا ہے اس کے لیے
ہاں اکثر لوگ بددانتی کو اپنی عقل مندی کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم نے دیکھو کیسے سامنے والے کو بےوقوف بنا دیا ہے انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سامنے والے کو نہیں بلکہ خود اپنے عقیبت کو تباہ کر رہے ہیں اور خود کو دھوکا دے رہے ہیں
سچ ہے وہ خدا کو تو دھوکا نہیں دے سکتے جو دلوں کے بد خوب جانتا ہے چاہے ہم دنیا سے کتنا ہی چھپا لے ہمارا خالق ہماری ہر ہر اور سو ہر سوچ سے واقف ہے اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو انسان کبھی خیانت کرنے کی ہمت نہ کرے
خیانت یہ لفظ ہی کتنا بڑا ہے امانت میں خیانت کرنا تو ہمارے دین میں منافق کی نشانی بتائی گئی ہے چاہے وہ کسی کی دولت ہو کسی کی بات ہو یا کسی کا راز ہو اگر کسی نے ہم پر بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے بھروسے کو قایم رکھ رکھنا ہمارا فرض ہے
تم نے بالکل درست فرمایا کسی کا بھروسہ توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ دولت اگر ہو جائے تو دوبارہ کمائی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک بار کسی کا بھروسہ اور اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ زندگی بھر دوبارہ بحال نہیں ہوتا تعلقات کی بنیاد بھروسے پر ہی ہوتی ہے
ہاں بالکل اور جب تعلقات میں سے بھروسہ ختم ہو جائے تو رشتے کے صرف نام رہ جاتے ہیں ان میں وہ مٹھاس اور اپناپن نہیں رہتا آج کل جو پریواروں میں دوریاں آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مش مخلص اور ایمانداری نہیں کرتے
میں تمہاری اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں رشتوں اور میں ایمانداری کا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہم مخلص ہوں ہم جو اندر سے ہو وہی باہر سے بھی نظر آئے منافقت اور دکھاوا رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور آخر کار سب کچھ تباہ کر دیتا ہے
لیکن ہم اس سلسلے میں خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کو بدلنا تو کسی ایک کے بس میں نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے طور پر ایسا کیا کریں کہ ہمارے آس پاس ایمانداری کا کو فروغ ملے اور لوگ سچائی کی طرح مائل ہوں
مجھے لگتا ہے آج کی گفتو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ